تو
اور کو
السلام علیکم
علیکم السلام ہم نے بھی سلام کیا تھا
وعلیکم السلام اور اور اور جناب خیریت سے ہیں
جی الحمد للہ آ بتاؤوں
اپنا بھی الحمد للہ سب بڑھیا ماست ایک دم
ہاں ب ما
اچھا مزے ہی تو لینے جاتی ہو پڑھائی کہاں کرتی ہے تمہیں
آج پت ہے کیا کیا پڑھا ہے میں نے
کیا
آج صبح صبح تو وہی مطلب سیکنڈ لیکچر میں ہی گئے تھے کلاس میں
ہوں
فر میں پہنچی دیر ہو گئی تھی سیکنڈچر میں ہاں سیکنڈ ار میں کلاس میں گیا میم کی کلاس میری بیچ انچارج ان کی کلاس اب جب ہم کہ بس جلدی کلاس میں گس والی ٹیچر جو پہے تھی وہ نکلنی پ بیٹگ لے کے گھسر گئے کلاس
کہ میری میم نہ دیکھ لیں
ہاں
اور جب پھر گئے کلاس میں بیٹھے پھر میم آئی پنچچ کے اس کے بعد میم نے کہا ٹیسٹ ل گ کہیں دس س منٹ کا ٹائم فٹ فٹ فٹفٹ فٹفٹ جو پڑھنا شروع کیا پورا ٹاپک رٹ ڈالا دس میر د آ وہ ن تو دھر
اچھا تو کیسا گیا
بڑی ہ
پ ل ہ آ پڑھے لکھے لوگ
ہو م اے جب پچھلی پڑتا سلئی ہوئی تھی پچھلی بار پچھلی بار تب پڑھا تھا
اچھا
بات ائم پاستا پڑ لے تو
کیا ہو یا پ یہاں یہاں کا لڑائی ہونے کے بعد کچھ من ہی نہیں کرتا نہ کھانا نہ پانی نہ دانا نہ متنا نہ ہٹنا کچھ نہ
ہیلو
تو
ہاں
پھر پڑھا پھر اس کو ٹیسٹ دیا پورا ایک دم پچاس جب تک گیارہ پچاس نہیں ہوگیا تب تک سنتی رہی سنتی رہی سنتی رہی
ایسے پڑھا اس کے بعد اسکیل کی کلاس ف کر گئے نائنتھ فلور
ہاں
دو گھنٹہ کی بڈج بینڈیجنگ ٹیکنک جی
ہوں
ہین کی مطلب آنکھ میں چوٹ لگتی ہے تب کیسے پڑھتی باندھتی کیا ٹیکنیک ہوتی ہے کس طرح سے گھمائےیں گ پن وہتے نا گان پورا کلین کرے کیسے کلین کرے کیسے پ ٹیےیرہ بہت اچ کھ رہے ت سب کے نام بتائیں باؤنڈ مطلب جو چوٹ ہوتی ہے وہ
ہم کو لگ کچھ اور کے لیے
ہاں وہ سب وہ سب بتا رہی تھی اس کو پورا کلیئر یا پھر پھر مطلب اس کے ٹائپ وغیرہ سب بتایا انہوں نے اسپائرل ریبرس اسپائرل اور پتا نہیں کون کون س بہت ساری ب تو نام نہیں یاد ہوئے لیکن آج آ رہی گئی ہم کو پھر میم نے کہا کہ کون کرنا چاہے گا پھر وہی میرے کلاس کے جو سو کارڈ ماسٹر ہے رضا صاحب
ہوں
د وغیرہ ج کو
ہوں
ہ وہائی وہ نٹنگی بیچ میں کر رہے تھے میم نے کہبھی آپ سے ہی کرائیں گے ان کی ب واڈ لگا دیں گے اتنی ہنسی آئی اتنی ہنسی آئی ا تو پھر اس سے کروائیں پھر ہم لوگوں سے کروائیں عینا وہ اور لوگوں سے بھی کرایا سب نے کر کے دکھا دیا وہ اور ایک اور لڑک ہے وہ دونوں نہیں کر پا جو اوور اسمارٹ بن رہا وہ نہیں کر میم نے سنا دیا ان لوگ کو کہ ہم لوگسے ہر بیچ میں ایک نہ ایک دو بچے ہوتے ضرور ہیں یہ ہے وہ ہے ایسا کہہ رہی ت تو بڑے اچھے سے سب نے پڑھا بتایا تھا پھر ہم نے بھی کیا میم نے پالی بجہ آیا گود کہاں
ا گڑ
بڈ
گڑ گڑ ملا ت میں
کیا بتا ہ وہ
گڑ سے کیا گڑ سے کیا ہوتا ہے گڑ ملے میٹھا تو
تال تال
د ج تو سمجھے تعریف ہوتی ہے دل کو خوشی ہوتی ہے
ہاں ب چلو ایسے کفی بچپن میں ہوتی تھی گڈ ول ہاں وہ گڈ ملا ہے وہ گڈ ملا آ بنا نہیں ہے وہ نہیں پتا نہیں کیسے خوشی ہوتی ہے تم کو
مدان ہو
کا دہی ہو نم
تو
کد ہی ہو تم
کیا
ن س رہےوں گپا
کیا
ارے کچھ نہیں
تیج بولو
اور یہ بتاؤ یہ کیا میں کچھ پوچھنے جا رہا تھا ہاں
ہاں کہ وہ تو بوسٹنگ کا ہے نہیں کیا کیا ضروری کام تھا
ا وہاں پیشنٹ ہوتا نہیں کہ کر پوسٹنگ پہ جا کے
اچھا
اچھا وہاں چلے جاتے ہیں لائبریری میں پڑھ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ کم سے کم
قب سےا کر رہی ہو
دو مہینہ آپ پورے مہینے میں دو یا تین بار گئے ہیں
پوسٹینگ
ہاں
تم نے بتایا کیوں نیم کو
اچھا بتائیں کیا ہاں
تم تو ہم سے یہی کہتے تے پوسٹنگ کیااتتے
جات تو تھے
جاتی تین پورا ایک مہینہ ہو گیا مہینے بھر سے تم دو تین بار گئی ہو بتا رہی ہو
سترہ تاریخ ہے جس میں ہم تین دن پہلا وہاں تھے میٹنگ میں
ہوں
اور
ج دن برڈے تھا ا دن نہیں گ ا دن تو دوسری کلاس تھی اس دن تو کلاس تھی
ہاں توسح صح ہیح دن چلے گا ا چار چار بار گئے ہیں پوسٹنگ پہ وہاں کوئی ایک پیشنٹ نہیں ایک بھی پیشنٹ نہیں ایک دن تو میم کا برتھ ڈے تھا
ہوں
اب تو کوئی بھی نہیں آیا تھا ہم س تو کہاں گئے تھے
انم نے بتایا ارے وہ اس نے کیا نام ہے ماموں نے انم بتایا اے ن نہیں نہیں بتائیں
ہود تو
کہ اس کی ٹیچر کا برتھ ڈے ہے
ہاں
وہ تم نے ہم سے کہا تھا کہ نہیں جائیں گے فائل نہ جائیں تو گروپ پہ بتا رہی تھی بات ہوئی ہے کہ جائیں گے تو ہم ہم د سے کہ شاید جائیں گے کوئی پکا نہیں ہے ماموں انم من سے نکل رہا ہے یار انم کون ماموں
س کا کیا گروپ ہے یہ لوگ مرنے نہیں لگے تھے دیکھ رہے تھے گروپ ای لوک رہ ہے نہیں چلو وہ کہہ رہے بر ڈے نہیں منائیں گے وہ کہے نہیں منائیں گے چلو چلو چلو ہم لوگ کرتے ہیں نا برڈ ڈ ڈے نہ مناتے ان لوگوں نے پکا سے بول دیا تھا نا اسی چکر میں منانا پڑا
اچھا
مم پچھے سے آپ کا بھ ڈے ہی مر گئے جا کے پہلی بار نوگ سیدھا پلاننگ ہی کیا تھا کہ مطلب جس دن بڈے ہوگا اس دن کہ دن کوئی وشوش نہ کرنا ہم لوگ کہ تھے کہ ہم لوگ کو پتا ہی نہیں تھا میم برھ ڈے ہے آپ کا بعات بھی کا تھا بڑیا پلان میں د لوگ مر گا یہ ہے کیا نام ہے سنا تھا
اچھا
ہاں
تو پیسہ تم لوگ نے بھی دیا تھا
اور تو دینا پڑے گا ہی اب سب لوگ کریں گے کرنا تو پڑے گا ہی پھر
ہاں ہ یہ
ہاں موسم ب ہو رہا ہے تو سب نے تین کیک منگائے گئے تھے
ہاں یہ اں تمہارے پاس زیادہ روپئے ہیں ہمیں لگ رہا ہے تھوڑے دے دیں گے کہاں جائ تھوڑے روپئے دے دو میں
یہ مے
پ دو ہیلو
اتنے چاہیے
پانچ ہزار
ہپ م ا تو تو ہے م
بڑی بات کیا کر د چھوٹی سے تو بات نہیں کر د ن بڑے چھوٹی ہی بات
اچھے مانگیں گے
توار ہاں
جتتے وہ ہمارا پتے ہیں پیسے میں گے
اور کیا پچاس سال کے پانچ سال کوئی ضروری پانچ ہو
تو کیا ہم پانچ ہزار سال کے ہیں
نہیں میں میں میں ہوں نا
ہاں ہاں ہاں
ہوں تو دو جلدی ہےب
اب میرے پاس ہو تو رہ ات لیے ہو تو رہے ہیں پانچ ہزار تب بھی دیں
اب یہ بتاؤ
اس چیز کا پیسہ کب آئے گا ہیلو
ہاں
اس چیز کا پیسہ کب آئے گا
کس چیز کا
جو ہم دونوں اس میں کام کر رہے تھے
بالنگ والا
ہاں
پتہ نہیں سبت سبت ہو جائے گا تو آ جائے گا
اچھا پر یہ یہ ٹائمنگ کا ہے دکھا رہی ہے اس پہ وہ ابھی بلو کا بلو ہوئیرے گرین ہوا ہی نہیں ہے
امی وہاں ہوں گی کبرے میں
بیٹا تمہاری ایک بھی کوال گرین ہوئی ہے کیا
ابھی نہیں جب ساری ہو جائیں گی تب گرین ہوں گی
اچھا
ابھی ساری کمپلیٹ ہی کہاں ہوئی ہیں
ہوں بس صحی ہے
یک ہے
کیا
اس سے پوچھ ل جو پڑ رہا ہوگا اس سے پوچھ ل گ پوچھ گ پے بیٹھیے آپ ارے بیٹھی ہے تو
ارے بیٹھیے تو
ا بیٹے تو
یار
کیا ہوا
لڑالیا دیوال بہت ہے
ا کئی تقات ہو جو نہیں کمل نہیں ہو ہاں
م میں کا میرا
کہ کا ہے ت کاتاتی ہے جو
چٹ لگی ہے پیچھے دب رہا تو دھیان نہیں د دا
تو کچھ لگاؤ جا گ
ولیکم عر اللام کو
گئی لائف
سواز نہیں ہو رہی ہے فون میں
کیا کر رہی تھی جب سے آئی تھی لگا دینا تھا
ہاں ہ نہیں چلےا تو
کیا ایر کہاں چلیے گئی تے
نہاں نہیں
تو نہانے گئی تھی تو فون کیا فون کو بھی نہلا رہی تھی
ج کیا تھاا مارے چاٹا
ہمیں ل فون کو بھی دھول رہی تھی اپنے ساتھ
تو
ہاں
ہوں
ہیلو
ہوں
ہیلو
ہاں
بولتی کا نہیںون
ٹھیک ہے رکھو
ہے ہے
ٹائم ہو گیا نا جا رہے کام کرنا